وہ
ہیلو
السل وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
ماشاء اللہ میں بالکل بہتر بس میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
انشاء اللہ سب ٹھیک ہے بڑھیا ہے آپ سنائیں
اور کھانا لائی
جی بالکل بالکل ویسے میں نا یہ کہہ رہی تھی کہ آج نا میں لائبریری جانے کے لیے سوچ رہی تھی کہ آپ چلو گی
جی جی ماشاء اللہ بل لائبریری کا بے حد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے چلوں گی
جی بالکل میں سوچ رہی تھی آج اسکول کے بعد اور ہم اور تم دونوں لائبریری چلے ہیں پستکال جا کے نا وہاں پڑھنا مجھے بہت پسند ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل مجھے بھی اچھا لگتا ہے وہاں کا واتورن وہاں بیٹھ کر پڑھائی کرنی ہے بہت ہی زیادہ دھیان لگتا ہےتا
بالکل بالکل ویسے نا میں نا سپتا میں دو تین چار بار تو چلی ہی جاتی ہوں کیونکہ نا مجھے وہاں جاکے پڑھنا بہت ہی بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ کو بھی وہاں پڑھنا پسند ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل وہ بھی ادھی زیاد پر پستایہ میں جا کر پڑھا کام کا واتا وارن ہوتا ہے جاتا ہے اور دو بچے پڑھتے ہوئے دکھائے ان کو دیکھ کر کیا اور زیادہ من لگتا ہے
جی جی بالکل ابھی کیا ہے نا گھروں میں ا شور وغیرہ زیادہ رہتا ہے جس سے پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے ہاں پڑھائی میں نا دقتیں آتی ہیں انشاء اللہ تو وہاں پستکال میں جا کے پڑھنا اچھا لگتا ہے اور ماں کا کا ماحول شانت رہتا ہے نا اس لیے وہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہے ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی ذرا جور سے بولو
ہاں جی آ رہی ہے آپ کی آواز
جی جی ویسے نا تو میں کس پرکار کی ہ کتابیں پڑھنا پسند ہے
جی ماشاء اللہ مجھے نا اتحاد کی کتابیں پولٹیکل سائنس اور کہانیوں کتابیں مجھے نا بے حد ہی زیادہ پسند ہے پھ
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور مجھے بھی کہانیوں کی پڑھنا بہت پسند ہے اور ان میں منورنجن کے ساتھ ساتھ سچ چا بھی ملتی ہے ہمیں اور کہانی پڑھنے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نئی چیزیں سیکھ نے کو ملتی ہے اور کہانی پڑھتے تو میں سے اچھا بھی ہمیں ملتی ہے ان سے
جی جی ماشاء اللہ مجھے بھی نا کہانیوں کے خلاف بےحد ہی زیادہ پسند ہے
جی ویسے نا اچھی کتاب ہے انسانوں کے بچاروں کو بہتر بناتی ہے اور انسانوں کو سکھاتی ہے مطلب ہر کتاب ہے نا اپنا کچھ پیچھے کچھ مطلب مقصد چھوڑ کے جاتی ہیں
جی انشاء اللہ بالکل اور کتاب وغی ن خاصیت ہوتی ہے اور ویسے آپ نے دیک جو چیز نہیں جو ہم کتابوں
جی بالکل ویسے نا انٹرنیٹ پہ آج کل ساری پڑھائیاں ہو گئی ہیں اور ویسے نا بےشک انٹرنیٹ پہ پڑھائیاں ہو گئی ہیں پر آج بھی کتابوں کا مطلب ہاں متو کم نہیں ہوا ہے آج بھی برابر مطلب ان کا مہتو ہے کتابوں کا
جی جی جی
جی جو پڑھائی ہم انٹرنیٹ سے کر سکتے ہیں نا اور انٹرنیسٹ نیٹ سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمیں کتابیں پڑھ کے اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے اور ان سے زیادہ ہمیں پریرنا ملتی ہے کتابوں کو پڑھنے میں
ج ماشاء اللہ نہ کتابوں
بالکل بالکل بالکل بالکل اور کتاب پڑھنے سے اگرتا بڑھتی ہے اور ہماری بھشا بھی مطلب سدھرتی ہے اچھی ہوتی ہے ان شاء اللہ
جی جی جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک فرما رہی ہ
جی جی جی اور کیا نا ویسے تمہارے اسکول میں بھی پستکالیہ ہے کیا
جی ہاں ماشاء اللہ میرے اسکول میں پستکالیہ ہے وہاں سھا ہے میرے اسکول میں ہاں میں تماں نا سبھی چیزیں ہیں فضائیں ہیں مطلب اچھا لگتا ہے
جی جی جی ہمارے اسکول میں بھی پستکالیہ ہے اس میں بہت بہت عمدہ عمدہ بہت اچھی اچھی بہت ہزاروں کتابیں مطلب لگی ہوئی ہیں کتنا بھی پڑھو کوئی بھی بچہ پڑھو اور ہمارے اسکول میں اکثر ہاں سب بچے مل کے اس لائبریری میں پڑھنے جاتے ہیں ان شاء اللہ
جی جی بالکل ساہی فرما رہی ہے نا میری جو میری اسکول میں پستکالیہ ہے وہاں سے نا کتابیں بھی گھر لے جانے کی سوھا کہانیوں کی
جی بالکل بالکل
سائن کتابیں ہوتی ہیں ان کو بھی گھر پہ لے جاؤ نا بےحد ہی زیادہ اچھا لگتا
جی بالکل ہم میں ہم مطلب روز روزمرہ سے اور روزمرہ مطلب وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو ہماری جانکاریاں ہو جاتی ہیں اس حساب سے ہمیں گھر لے جانے کو پستک ملتی ہے اور ویسے ایک بات کہی جائے نا اس سے گیان بڑھتا ہے پڑھنے کی عادت بھی پڑھ جاتی ہے اور ویسے نا بات کہی جائے نا وہاں کے مطلب جو اور پستکالے والے ٹیچر ہوتے ہیں لائبریرین ہوتے ہیں نا وہ اچھے ہو جائے نا تو اور بھی پڑھنے میں مطلب اچھا لگتا ہے ہمیں اچھی تہذیب تمیز مطلب ہمارے اس میں ذہن میں بیٹھتی ہے
جی شا جی اور ویسے نا مجھے تو پستکالیہ میں ہر طرح کی کتاب ا کان بے حد ہی زیادہ پسندہے ہوتی ہے نہ کہانیوں کی کتاب منورنجن دیتا
جی جی جی جی جی
میں شکچھا بھی ملتی رہتی ہے
جی بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا جو لوگ کتابوں کے پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو مطلب ا پستکالیہ جنت سے کم نہیں ہوتی ہے انشاء اللہ کیونکہ اس میں ہم اور ہمارے لیے نا کیا بولتے ہیں کوئی پروجیکٹ وغیرہ پڑ رہے ہیں یا پھر کسی ایگزام کے بارے میں ہمیں پڑھنا تو ہمیں ساری مطلب پستکیں وہاں سے حاصل ہو جاتی ہیں انشا اللہ بہت مطلب آج کل بک کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں اور ہمیں صحیح مطلب اس پہ لائبریری میں مطلب ہمیں بکیں مل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے انشاء اللہ اور ہماری اچھی تیاری ہو جاتی ہے
دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا بازار میں نہ بہت مہنگی مہنگی کتابیں آ رہی ہیں ہاں بہت ہی زیادہ دککت ہوتی ہے نہا کچھ بچے نا دیکھ نہیں پاتے ہے کتابیں
جی جی مطلب ان بچوں کے لیے تو بہت زیادہ پرنا دائک ہے پستکالے جو سب یہ سمجھو جنت سے کم نہیں ہوتی جن کو مطلب ا گھر کے مسئلے ہوتے ہیں وہ کتاب وغیرہ پڑھنے کے لیے نہیں لا سکتے ہیں خرید نہیں سکتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے تو ان کے لیے پستکالیہ یہ سمجھو جنت سے کم نہیں ہوتی ہے جنت ہوتی ہے انسان ماشاء اللہ
جی جی ماشاءاللہ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں نا موبائل فون سے نہیں ملتا ہے جو ہمیں تا وہ تو ٹھیک ہے
جی بالکل بالکل موبائل فون میں نا ہمارا دماغ ایک ساتھ گرا ہو کے نہیں پڑ سکتا ہے کیونکہ ہم اس میں ویڈیو دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں ادھر ادھر کا ماحول بھی مطلب سن پاتے ہیں دیکھ پاتے ہیں تو ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی اچھی پڑھائی ہم وہ کتابوں میں سے پڑھ پاتے ہیں سمجھ کے اپنا دماغ ہے اپنا من ہے مطلب پورے مطلب اس سے علم سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو مجھے کتابوں کو پڑھنے کا مطلب زیادہ وہ ہے کہ کتابوں میں سے ہم بہتر پڑھائی پڑھ سکتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور فرمائیے جی آپ کو کتابیں پڑھنا کیسا لگتا ہے
جی
آپ کو کتابیں پڑھنے کیسا لگتا ہے
بیس بیس تو آپ نے صحیح فرمایا پوچھ لیا ہم سے یہ کہ ہمیں نا کتابیں پڑھنا بے حد ہی پسند ہے اور ہمیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے ہمیں شروع سے اس کا جب تک مطلب ختم نہیں ہو جاتی ہے پورا سمجھ میں نہیں آجاتا ہے جب تک ہم پوری کتاب پڑھنا نہیں چھوڑتے ہیں اور دوسری کتاب میں لیتے ہیں ہم پہلے ایک کتاب کو پوری پڑھتے ہیں پھر دوسری کو لیتے ہیں ہمیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے لائبریری جانے کا شوق ہے کتابیں پڑھنے کا ہمیں بہت شوق ہے اور خاص کر ہمیں نا اتحاس سے جڑی ہوئی کت کتابیں ہوتی ہیں نا وہ پڑھنا زیادہ پسند ہے کیونکہ ہمیں ان میں نئی نئی جانکاریاں حاصل ہوتی ہیں نئی نئی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہے نئ تہذیب تمیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے ماشاء اللہ
جی جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمارہی ہے باجی آپ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ پستالیہ میں ہنا انٹرنیٹ کی لایف میں طلب ہوتی ہے انٹرنیٹ ہینا کتنا اپیوگی ہوتا ہے ہمارے لیے
بالکل بالکل بہت اپیوگی ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں نا آج کل کو کچھ کچھ بچے جو کہ اس کا غلط اس استمعال کرتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں لائبریری میں پڑھتے لکھتے ہیں نہیں بس اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں فائدہ کیمروں پہ مووی دیکھ رہے گیمس وغیرہ کھیل رہے ہیں تو ہمیں نا مطلب پستکالے کا صحیح سے استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں وہاں کا واتاورن اچھا بنا کے رکھ نا چاہیے ماحول اچھا رکھنا چاہیے صاف ماحول بنا کے رکھنا چاہیے ہمیں وہاں کوئی پھالتو کے مطلب حرکتیں نہیں کرنی چاہیے انشاء اللہ وہاں واتاورن شام کو دیکھنے کی اچھی ویوستہ ہوتی ہے پستکالے کے کرمچاری اچھے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ میں اچھے سے پڑھنا چاہیے کچھ سیکھنا چاہیے
جی جی ماشاء اللہ اور ویسے نا پستکالیہ بس دین گیان کا خزانہ ہوتا ہے جو ویکتی آ پس پشتکالے کے بھی جنت سے کم نہیں ہوتا ہے
بہت خوب کہا تم نے بہت خوب کہا انشاء اللہ آپ نے بہت خوب کہا ہے ہاں جنت سے کم نہیں ہوتی ہے پستکالیہ
جی
ٹھیک ہے پھر بات کریں گے اللہ حافظ
اللہ